ہیلو ہاں السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیں کیسے کیا کر رہے ہیں
میرا بھی بہت اچھا ہے اور کیا کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سا باہر گھومنے نکلا تھا دن بھر گھر میں ہی رہتا
اچھا اچھا کیوں آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے کیا
نہیں ابھی تھوڑا پڑھائی وڑھائی پہ فوکس کر رہے کرکٹ اب بس سنڈے کو کھیلنے جاتے ہیں
اچھی بات ہے پڑھائی پہ دھیانے رہے لیکن مجھے سننے میں آیا تھا کہ آپ کرکٹ کے نام سے جانے جے ہیں ڈالٹے گن میں آپ کو سب لوگ اچھے اچھے لگ جانتے ہیں جتنا بھائی کا پہچان نہیں ہوتا میں آپ کو جانتے ہیں تو آپ کرکٹ میں بھی دھیان دیجیے دیکھیے مانتے ہیں کہ انسان کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کرکٹ میں بھی دیکھیے جو انسان کو اپنے پاس ہنر ہوتا ہے نا تو ہنر کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے
ہاں وہ تو ہے ہنر کو بھولنا نہیں چاہیے
جی تو اسی لیے آپ اپنے ہنر پہ ماسا لگتے ہیں یہاں پاس
ہوں نہیں کرکٹ کھیلتے ابھی بھی کرکٹ کی وجہ سے بہت لوگ جانتا ہے
جی جی بالکل اچھی بات ہے جاننا بھی چاہیے ہم تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ اور آگے کامیاب ہو لیکن ہاں اپنے آپ پہ کبھی بھی آپ گمنڈ نہیں کیجیےا کھیل پہ کیونکہ میں نے بھی پہلے کرتا تھا
اچھا کوئی نہیں میرے اندر گھمنڈ تو نہیں ہے کی جو ہے اللہ کے دین سے ان کا ہمارا تو کچھ ہے نہیں
ہاں ہاں
یہ وہی بات ہے کیکہ اپنا کچھ رہے تب نا کمنٹ کریں گے سب تو اوپر والا کا دین ہے
جی بالکل بھائی جان تو آپ جیسے آپ کے بارے میں میں نے سننے میں آیا تھا کہ کہ آپ لو دو میچ کے آندو محلہ میں لیے تھے اب آج کل تو بہ دن کے بد وہ تو ہم لوگ کرکٹ میں نے چھوڑ د تھا میں بھی کھیلنا تو آپ وہ شاید جا کے میچ لیے تھے تو اس میں کیا کیا ہوئی مطلب آپ جیتے یا پھر ہارے
دیکھی یہ بات ایسا تھا کہ ان لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا بالر تھا ٹھیک نا تو ہوا یہ کہ لوگ بیٹنگ کر رہا تھا تو ہم ہم لوگ کا بالر تھوڑا آؤٹ آف فارم تھا تو نائنٹی و کا ٹارگیٹ دیا تو ان لوگ کا جو بیسٹ بالر تھا وہ پہے اوور میں آیا اور پہلا چار بول کے لگاتار چاروں میرا ٹاپ بیٹسمین کاؤنٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد ایک شبم نم کا بالر تو وہ میرا ساتھ دیا تو ہم نے نو بال میں چھ چھک کا ہمارا ساتھ اچھا اس کے بعد پھر میں بھی آؤٹ ہو گیا پھر کچھ اور پلیئر آگے بڑایا پھر لاسٹاسٹ تک مگر ہاریا چار رن سے ہم لوگ
چلیے ماصال آپ رن مارے تھے نا
ہم مارے تھے
جی بہت بڑی بات ہے آپ مانتے کہ آپ ہار گئے وہ تو کھیل میں ہار جی تو ہوتے رہتی ہے
ہاں
جی لیکن کوئی بات نہیں ہوتی ہے لیکن آپ جب ہارے ہوں گے تو آ گیم نہیں ہارے ہوں گے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا آپ نے کچھ وہاں پیچ پہ سیکھ سیکھا ہوگا
ہاں
جی بالکل یہ صح ہی آپ اپنے آپ بارے میں خیال اور سوچتے رہیے آپ کبھی آگے بڑھیے اور کسی بھی گلی اور اڑوسی پڑوسی جو بھی انسان منع کرتے ہیں کرکٹ مت کھیلو تم غلط کر رہے ہو تو کبھی بھی کسی کے باتیں نہیں سننا ہے آپ کی اپنی لائف ہے
ان لو جلتا ہے کہ ہم لوگ کا بال بچہ اتنا اچھا نہیں کلتا ہے تو کوئی دوسرا کیسے اچھا کل سکتا ہے
اور دوسرا کیسے کھیل سکتا ہے یہی بڑی بات ہے دنیا میں تو ابھی تو آپ کہاں پاس بیٹھے ہوئے ہیں
ابھی تو ہم یہیں گھر کے سائڈ میں ندی کنارے ہیں ندی میں بہت اچھا ابھی ویو آتا ہے باھ آیا ہے تو وہی دیکھ رہے ہیں ندی کنارے
جی جی چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے شام کے سمے پہ ایسے بھی گھر سے نکلنا چاہیے دوست لوگ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہیے
ہ دن بھر کا ٹن پڑتے تو ہے مگرب میرے پیر میں تھوڑا دکھ اس کی وجہ سے بھی کچھ دن کے لیے رک گئے ہیں ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد پھر انشاء اللہ کنٹینیو کریں گے
تو کیا اس کو آپ ڈاکٹر سے نہیں
نہیں ڈاکٹر دکھیا ہے تو اب اس کو سوکھنے میںٹائم لگے جیسے اس کا انجیکشن اور دوا چل رہا ہے تو سونے میں کوئی بھی ہم کو جانتے ہیں نا ٹائم لگتا ہے
جی بالکل لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ انجیکشن سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کو آپریشنی ذرییاہ ہی ہے کہ آپریشنس اس کو جتنا پیب ہے اس کو اندر سے نکالے گا اور اندر سے بہت سارے چیز گندگی گھس جاتے تو اس کو صاف ڈسٹ سے صاف کرے گا اس کو
ہوں وہ تو ہے نہیں ایک بار ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ آپریشن کرانے کے بع ایک ڈڑھ مہیہ کے لیے بہت دقت جات ہے اس لیے ایک بار رائی کر کے دیکتے ساتٹھ دن کام اگر ہو گیا توٹھیک ہے نا
جی ہاں میرے بھی جب میرے بھی جب پیر میں آپریشن ہوئی تھی تو میں نے پانچ دفعہ میرا سکسیس ہوا تھا میں نے بھی دو دو تین دفعہ کوشش کیا ہر جگہ پہ جہاں جہاں بات سننے میں آتا کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے وہاں پہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا تو میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے بہت کچھ ہمت کر کے سب کچھ ٹھیک کیا تو ماشاء اللہ ابھی تو میرا پانچوں بار میں سکسیس ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیسے کروں میں بہت زیادہ کشٹ میں تھے میں بھی اس ٹائم پانچ وقت کی نماز پڑتا تھا میرے اس ٹائم بہت اچھا مطلب جنون تھا نماز کے لے کر نماز اور عبادت کو لے کر میں نے پہلے قرآن صرف پڑا تھا نا اتنا مزہ آتا تھا نا دلدم صاف لگتا تھا ایک دم لیکن پھر پتا نہیں کیا ہوا مجھے پھر اچانک میرے آپریشن ہونے کے بعد جو میرا پیے ٹھیک پڑے ٹھیک ہو گیا تو پھر مجھے دھیرے دھیرے شیتان بھاگ آنے لگے پھر میں کرکٹ کی اور گیا کرکٹ کھیلتے کھیلتے پھر فری فائر کھیل لگا پھر مجھے سب چھوٹ گیا بھائی جان
کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اس میں ہم لوگ کا غلطی ہے ہم لوگ کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ جن کے لیے آئے ہیں ان کا ہی کام نہیں کریں گے یہ بہت غلط بات ہے
جی ہاں بات تو صحیح ہے آپ تھوڑا شانتی جگہ پہ جائیے نا بھائی جان تھوڑا کوا لوں کی آواز آ رہی آ رہی ہے
کوئی بات نہیں ج آ رہے ہیں بس دو منٹ میں
جی جی تو سب سے کچھ ف کیا تھا نا تو رانچی گیا تو آپ نے کیا کیا کیا
جیسے میں رانچی میں تین دن اسٹے کیا تو پہلا دن نیوکلس اس می نیوکلس میں مووی دیکے اور نیوکلس کے سامنے ایک اور مطلب پارک ہے اس میں گھوما پھرا دوست بہت سارے دوست لوگ تھے پھر وہی کھانا وغیرہ بہت سارا مطلب لوگ انجوائے کیے پھر چلا گیا بھیا کے روم پہ پھر اگلا دن ہم لوگ گئے اور مانجی پارک میں وہاں تو الگ ہی مزہ آتا ہے بارش ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے جانتے
جی اور مانجی پارک میں نے بھی گیا تھا بارش میں میں نے بھی گیا تھا تو ہم لگ بھی گئے تھ تو پانی مارنے لگ تھا پت ہے بھائی ج وہاں پہ کیا سسٹم ہے وہاں پہ اتنے سارے گلط فنڈ بوائے فرینڈ آتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ جائیے گا نا تو آپ وہاں پہ جلیل جیے ہوتے نا سرم ٹائپ کے لگنے لگتا ہے جی اور اتنا دور ایریا میں مطلب میں بولوں تو کوئل ریور جو ہے نا ہم لوگ کا
ہاں
اس کا لمبیا بھی لمبیا بھی لیں گے نا اب یہاں سے نے گھر سے لے کر ندی کنارے تک مطلب سی آر پی ایف جو میرین ڈرائیو ہے تو وہ کم پڑ جائے گی اتنے دور ایریا میں ہے آپ دن بھر میں نہیں گھوم پائیے گا
چلتے چلتے ہم لوگ ہم لو پانچ چھ گھنٹہ لگا چلتے چلتے حالات خراب ہو گ تھا اور بس گھومنا نہیں تھا سب جانور تھا سب کویکھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا
جی جی میں نے تو سب کچھ دیکھا تھا اوسٹریچ اسٹریچ پیکک اور پھر بہت سارے جو بہت سارے جانور تھے میں نے تو وائٹ کلر کا شیر بھی دیکھا تھا
ہاں ہاں وہ بھی ہے مگر ابھی جیسے کہ ابھی پیکک میں کچھ مطلب کوئی ڈیزیز تھا تو سب پیکک وہاں کا مطلب بیمار ومار ہو کیا تھا تو پکک تو ہٹا دیا تھا ابھی کے لیے مگر پھر لا ہی دےا واپس کچھ دن میں
جی بالکل وہاں پہ ل ہی دے گا کیونکہ وہاں پہ سب باہر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں نا
بہت اچھا جگہ ہے وہ گھومنے کے لیے بہت اچھا جگہ ہے نہیں ابھی پچاس روپیہ ہی ہے
جی جی چلیے بہت سستا ہے تب تو
ہاں سستا تو ہے جیسے ہم لوگ ڈالٹیں گے مطلب یہاں پہ چھوٹا موٹا پارک کا بھی دس بیس لے لیتا ہے اور وہ تو دھا جائے تو بہت بڑا ہے
ت وہ بھی مان لیجیے کہ وہ کہ وہاں سب جانور لوگ کو سب لوگ کھلاتا ہوگا پلاتا ہوگا اس کے لیے وہ پیسہ جمع کرتا ہوگا ان لوگ اور سرکاری فنڈ بھی تو آتا ہوگا ان لوگ کو اور وہاں پہ صاف ستھرا کرتا ہوگا
تو وہ سرکار کے فنڈ سے ہی چلتا ہے
جی جی اب وہاں پر س گئے تھے کہ نہیں وہ صرف سپتتااہ میں ایک یا دو دن کھلا ہوا رہتا ہے جو جو سپ سے سیپ یا بوٹ رہتا ہے جو گھماتا ہے تالاب کے پاس
ہاں نوک ار تھوڑا سا ٹاپو سے گولا گول گھماتا ہے وہی نا نہیں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں بند تھا اس ٹائم
ہاں وہ سپتہ بھر میں ایک ہی دن شاید کھلتا ہے وہ ہر وقت کھلا نہیں رہتا ہے
یہ دو دن کھلتا ہے تو ہم لوگ کا پلان تھا جس دن ہم لوگ گئے تھے تو اس دن وہ بند تھا
پتا ہے ہم ہم لوگ پتتا ہے بھائی جان ہم لوگ جب ھائی لوگئے تھے نا فیملی ساتھ گئے تھے تو اس دن بند تھا پھر جب میں نے آزج لیا اور چاند دیا اور جب جب میں نے گیا تھا نا سونی چار لوگ تو وہاں پہ میں نے گیا نا تو ہم لوگ بوٹ تو وہاں ٹاٹو کے جوٹ بولتے ہیں نا پیچھے پہاڑ کا پیچ ہم لوگ گ اور ہم لوگ بورٹ کو لے جا کر ہم لوگ دونوں بوٹ کو ٹکراائے نا تو ہم لوگ کا بوٹ پھنس گیا تھا ہم لوگ مطلب کم پانی میں ج کر ہم لگ لا گے وہاں پہ بہت سارے پتھر تھےھوٹے چوٹے تو پتھر پہ جا کر اس کا بوٹ کا جو ہوتا ہے نا مشین انجن وہ جا کے پنس گیا تھا تو وہ چلا رہا تھا کہ تم لوگوں وہ چیار تھا کہ تم اتنا دیر کیا کر رہے ہو جلدی آؤ جلدی آؤ تو ہم لو بولے بھیا ہم لوگ کا واپس گیا ہے پھر ان لوگ دوسرا بوٹ لے کر ان لوگ آیا پھر ہم لوگ کو چھڑایا گیا پھر ہم لوگ وہاں سے گھوم کر آئے تھے مطلب بہت ہنسی بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا مطلب ہمب دونوں لوگ کا ایک ساتھ پھنس گیا تھا نا مطلب
اچھا نہیں وہ تو دقت ہے جی
انجوائمنٹ کیے مطلب ماشاء ال بہت مزہ آیا تو میں اور مان جی دو دفعہ گیا ہوں آکسیجن پارک کے ایک دفعہ گئے تھے تو وہاں کے ساید گولی کی چل گیا تھا
اچھا آکسیجن پارک آکسیجن پارک میں اچھا جگہ ہے
آکسیجن پارک بہت مست جگہ تھا لیکن میرے فھوفی گھر سے دس کلو میٹر دور دور تھا تو ہم لگ وہاں گئے تو روڈ پر چاٹ گپ چپ کھائے تھے بوک لگ گئی تھی ٹیک پھر کے بعدطلب آکسیجن پارک پچا تو وہاں آکسیجن پار بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پاس گولی چل گیا تھا مطلب جو ہوتا نا آوارا لڑکا گولی چلا دیتے ہیں تو پولیس آ کر اس کو سیل مار دیتے ہیں سیل کیا بولتے ہیں اس کو اللہ جانے
اچھا ہاں آپ کی پھوفھی کا گھر کہاں ہے
میرے فھوفی کا گھر ملت کالونی آزاد آزاد نگر ہے نا آزاد بستی
ہاں ہاں ہاں
جی وہیں پاس ہے بھائی جان
اچھا
ملت کلونی میں چھ گلی ہیں تو شاید ان کا چوودہ تھتک گلییا میں سادھ کاا گھر تاا ہے سا ہے
اچھا
یا
ہم لوگ ہم بھی رانچی ہی رہتے ہیں کبھی رانچی کبھی ڈالٹن رانچی میں بھی روم ہے ہم لوگ کا
رانچی میں کیا ہے نا کہ نو فیلیل ہو گئے مطلب نو سوفی ہو گئی اور پھر اور مطلب چچرے وچرے بھی لیکن ملے کسی گھر نہیں جاتا جو میرے گھر جو آتے ہیں نا مطلب پھوفی جو اپنی ہو گئی پاپا کی سسٹر تو تو ان کے تو بہت زیادہ ماندان ہوتے ہیں میرے کو وہاں تو ہم لوگ وہاں سے
اچھا
دھر تائم نہیں ملتا ہے اسی لیے ہم بہت زیادہ انجوائمنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا لگتا ہے تو آپ محرم میں گئے تھ نا اپنے گھر تو کیسا محرم سبٹھیک ٹھ م ہونا تھا نا
محرم کا تو آپ ویڈیو فوٹو دیکھیے اس بار ہم لوگ مطلب ماشاء اللہ بہت اچھا تازیا بھی بنائے تھے اور تج تم لگ
جی ہاں آپ لوگ ابھی ڈی جے دیکھیے آپ لوگ کا ڈی جے فرسٹ آیا تھا نا گتا ڈیجے تھا شاید
ہاں ڈی ڈی جے اور تازہ دونوں ہم لوگ کا فسٹ آیا تھا پورا طر پرکڈ میں
جی ہاں مطلب بہت اچھا ان لوگ مطلب دھوم دھام سے کیے میں نے ریلس پہ آیا تھا نا میرے ایک سمیر دوست تھ تو وہ کچھ کچھ بیچ بیچ میں ڈالتے رہا تھا تو میں نے وہاں پر سے دیکھا پھر آپ نے اسٹوری پوسٹ کیا تھا فوٹو اپنا تو وہاں پر سے میں نے دیکھا کہ کتا ڈی جے نام ہے ڈی جے کا
ڈی جے بہت مطلب وہ وہ ڈی جے بہت اچھا ل تھا
جی مطلب ایونگ ٹائم کچھائے تھے
ابھی تو کچھ نہیں کھاائے ہیں دوپہر میں کھائے تھے
اچھا اچھا نہیں تو شام کے ٹائم کچھ کچھ کھانا چاہیے نا
ہوں شام کو ابھی جائیں گے تھوڑا نیلا ہوگا تھاب ابھی تو مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب کے ٹائم میں جاتے نہیں مارکیٹ
جی
جلدی جلدی اور بتائیے آپ کا کیا چل رہا ہے پڑھائی وڑھائی چل رہا ہے
سب ٹھیک ہے بھائی جان پڑھائی لکھائی سب ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بھائی جانا السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے آپ